ہلو ہیلو ہلو ہلو ہلو ہلو
ہیلو
ہاں اب آی صحیح
اچھا اچھا آواز جی السلام علیکم کیسی ہیں آپ
ہاں کیسی ہو بہت دنوں بات
ہاں
آرام سے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع مل جاے
آب میں ٹھیک سمجھی
ہیلو
اب
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
آواز نہیں آ رہی ہے
اب ائی
ہیلو
جی جی آئی
اب میری آواز آئی ہے
جی
جی آپ بتائیے گھر میں بھائی صاحب بچے وغیرہ سب کیسے ہیں
ہوں سب ٹھیک ہے بس روز کی طرح گھر کے کام پوری طرح بزی رہتی صبح اٹھ کے بیٹھنا ناشتہ بچوں کو اسکول بھیجنا پھر صفائی کرنا کپڑے کھانا سب اسی میں بس
جی بالکل میرے یہاں بھی یہی حال ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں چھٹی کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے لگتے نہیں ان کی کوئی چھٹی بھی ہوتی ہے
ہاں لوگ تو سمجھتے ہیں گھر پر رہنے والوں کے پاس بہت سمے رہتا ہے پر ایسا کچھ نہیں گھر پہ رہنے کے پاس اور سمے نہیں رہتا اور پھر گھر دیکھنا ہوتا بچہ ے دیکھنا رہتا ہے ایک ایک شیڈیول رہتا ہے
ہاں اگر ایک دن بھی گھر کا کام نہ کروں تو پورا گھر بکھر جاتا ہے
اور آج کل مہنگائی تو اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کے سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے
ہوں میں بھی اب مہینے کی شروعات میں بجٹ بنا لیتی ہوں میں پہلے مہینے کی شروعات میں بجٹ بنا لیتی ہوں پہلے راشن بچوں کی فیس اور پھر ضروری خرچ الگ دیتی رکھ دیتی ہوں پھر باقی خرچ الگ کرتی ہوں
یہ تو بہت اچھا تمہارا آپ کا روٹین ہے اب میں اسکو فالو کر ونگی دیکھ کے بہت بڑھیا ہے کہ اگر بجٹ بنا لے تو پھر ایک حساب سے آدمی خرچہ کرے
جی جی آپ سبزی روز خریدتی ہیں یا ایک ساتھ خریدتی ہیں
میں تو میں تو دو تین دن کی سبزیاں ایک ساتھ خرید لیتی ہوں اس سے سمے بھی بچتا ہے اور بار بار جانا
ہوں جی یہی تو صحیح ہے میں بھی یہی طریقہ اپناؤں گی
ہاں بالکل اور بچوں کی پڑھائی کیسے چلے رہی اور بچے ٹھیک ہیں
الحمد للہ ٹھیک ہے لیکن آج کل انہیں موبائل سے دور رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے سب سے مشکل کام یہی ہے بچوں کو موبائل سے دور کس طرح رکھا جائے
ارے یہ مت پوچھو کیونکے میرے بچے بھی ضد کرتے موبائل سے رکھنا بہت دور کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے بس اس کو پورا ٹائم موبائل میں رہینگے اچھی اب آتا ہے سب اسکول سے تو اور بھی کچھ نہ کھا تا پر بہت خراب عادت ہے موبائل بر پل چیک
جی جی ہا مجھے نئی نئی ریسیپی بنانا اچھا لگتا ہے
اچھ
جب پریوار تعریف کرتا ہے تو ساری محنت سف ل لگتی ہے ہے نا
ہاں یہ تو ہے نئی نئی ریسیپی بنانے سے یہ بھی جاتا ہے سیکھنا چاہتے تو انٹرس بھی بڑھتا ہے الگ ہوتا ہے پھر پھر بچے ہے پریوار ہے سارے کو اچھا لگے تو خوشی بھی ملتی ہے تھوڑا ڈفرنٹ بچوں نہیں جاتا آج کل کے بچے تھوڑا فاسٹ فوڈ مانگے
ہاں آپ گھر کے کام اکیلے کرتی ہیں بچے بھی مدد کرتے ہیں آپ کے
نہیں میں تو تھوڑے میرے بچوں کو تمہارے بچوں سے بڑے ہیں میں تو تھوڑے تو بھی ذمہ دار ہے جیسے اپنا بیگ رکھنا بستر ٹھیک کرنا کتاب تیز تیز رکھ پیس ر تھا آ
یہ تو بہت اچھی عادت ہے اس سے بچوں میں ذمہ داری م بھی آتی ہے وہ اپنا کام کرنا سیکھتے ہیں
ہاں اور کیا تھا کام معلوم کرے ل بچوں کو بھی دع نہیں ہونا چاہیے جو اگر کبھی ہم لوگ نیلیور چلے گئے بائی چانس بچے اتنا تو کر سکے نا
جی جی اور آپ کی ساسو ماں کیسی ہیں
ہاں بس وہ بھی ٹھیک ہی ہے بس دوائیا کھانا ہے تو وہ دھیان رکھنا پڑتا ہے بڑے بزرگوں کینٹین تھوڑا سا بھی اگر بزنس ہو گیا کام ہے تو کیے رہے گا سر پانی پھر جاتا ہے
صحیح کہا آپ نے ان کے جو انو بھاؤ ہوتے ہیں ان سے سیکھنے کو ہی ملتا ہے
اور یاد ہے ہم لوگ کے ممی چہتی بھی تھی گھر پریوار کو جوڑ کے چلنا
ہاں ایک دوسرے کی عزت کرنا صحیح سے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر من خراب ہو جاتا ہے تب کیا کرنا چاہیے
اب ایسے سمے میں تو چل آ کیا بتائیں اب غصے میں جواب دے دو تو تھوڑا سا بات تو بگڑ جاتی ہے کیا کرو شانت رہ کے کر کے اپنے پر اسٹیس بڑ جاتا ہے چلتا ہے چلتا اور ویسے ہی بھؤ سے جتنا بھی کام سب نے سانس ن چڑیں گے تو ان کی ب
آپ کی بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے ہوں
نہیں اور ایک بات اور ہم لوگ اپنے لیے بھی تھوڑا سمے نکالو
جی جی
اپنے سواستھ کو دیکھ کے اپنے پریوار کو اچھی طرح سے چلا کے تو اپنے لی جو ہے ہاں اپنے بھی بیوں کو تھوڑا سا بنتا
جی جی بالکل ہاں میں روز تھوڑا سمے کتاب پڑھنے اور ٹہلنے کے لیے نکالوں گی اور تھوڑا اپنا بھی اسکین کیئر کروں گی
ہاں بالکل اور اپنے رشتے داروں پڑوسیوں سے بھی جو رہنی چاہیے وہی نیند رہتے ہیں سن سن کے وہی ساتھی رہتے ہیں اسی لیے ہم لوگ آپس میں تو ہم لوگ جو ہے بہت کم آنے جانے میں بہت ٹائم لگ جائے گا کبھی کوئی مصیبت آئی پڑوسی کی ساتھ ساتھ دیتے ہے ویسے آج کیا بنایا تم نے کھانے میں
جی جی
آج تم نے کھانے میں کیا بنایا ہیں
کھانے میں کھانے میں تو میں نے بنایا تھا مٹر پنیر اور زیرا رائس
اچھا یہ بات
دال چاول مکس ويج گڑبڑ بھی
پر ہم پر ہم لوگ یہاں تو جو ہے نان ویج
اچھا
زیادہ ہم تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتش کیا
ہاں یہ تو ہے خیر مجھے بھی پسند ہے نان ویج تو میں نہیں کھاتی سبزیاں وغیرہ زیادہ
ہ اچھا سبھی ارے یہی تو ت گ میرا بھی سبزیاں پسند ہی نہیں ہے نان ویج ہمارے کیا تو بچوں کو اور ایک ٹائم بس ہمارے کیا نان ویج بننا کمپلسری ہے
ہوں
دن میں تو دال سبزی بن جاتی ہے پر رات نان وج ہاں
بچوں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا بچوں کا نہیں بھرے گا تو پھر یہ لگتا ہے کہ ہم بھی کیا
اور اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ تھوڑا ایزی بھی پڑ جاتا ہے کم سے کم ایک ٹائم ملا کبھی چکن بنا رہی ہو کبھی ریڈ بنا لو ایسے رہتا ہے فج بنا تو ایک ٹائم کا گیلا تو نہیں رہتا اور سب
بنانا مجھے نان ویج بنانا سب سے آسان ہے اور اچھا بھی لگتا ہے پیٹ بھی بھر جاتا ہے
یہ تو ہے بہت ہم تو یہی سوچے کہ نان ویج میں پاتا وہ رہتا ہے چاہے اس کی گریوی ہی مل جائے اچھا ہم کہہ رہے چاہے اس کی گریوی مل جائے
ہاں ہاں اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بالکل چاول کھا لو یا روٹی کھا لو گریوی سے صییح ہاں لیکن
ویجیٹییرن میں تو لگتا ہے پنیر مسٹ ہونا چاہیے ہم تو بھیا ہ اگر ک شادی ہوتی ایسے ج تو رہا میرا پیٹ ویٹ نہیں بھر پائے گا پھر
ہاں ہاں نہیں بھرتا ہے
اکشا
تو اور بتائیے آپ کو شام کیا ہے شام میں کیا بنانے کا پروگرام ہے کیا بناؤں گے
اب کچھ دن میں تو ہم نے بھنڈی کی سبزی ارب کی دال یہ بنا لیا تھا اچھا آپ کو سو چکن بنا ہے تو کوئی فرنٹ ریسیپی دیکھیں
اچھا اچھا اور آج میں شام کو مٹر پنیر بناؤں گی بچے بھی کہہ رہے تھے کل بول رہے تھے لیکن میں نے کل نہیں بنایا میں نے کہا آج بھی بنا دیتی ہوں بس بچے کہیں گے کہ امی سو روز بولتے ہے بناتی ہی نہیں
مٹر پنیر اچھا ہمار تو میںھائی میں بریانی کھاتی ہوں سب شوق سے
بریانی بہت زیادہ شوق سے
ہوں
ہاں
بہت زیادہ یہاں تک کہ ہماری جو بڑی بیٹی ہے وہ کہتی ہے آ ایک ٹم دال مسالے اور چکن بریانی پسند ہے
چکن بریانی پسند ہوگی
ہمم چکن بریانی سے چکن کیاٹ زیادہ اپنے آگ رکھ دیجے ہم اپنے آگ جے وہ بہت مطلب وٹی ہے
ہوں
دال سبزی تو سمجھ کے دال سبزی اگر بنا دو تو آدھی روٹی تو زیادہ نہیں پیٹ بھرا ہے ج لگتی شام کو کیا آپ پیزا منگوا لو یہ میگی بنا لے کر لے سمجھ جاؤ بھیا کبھی کبھار تو کھا لیا کرو
ہاں میگی پاستا چا یہ سارا کچھ چلیے ٹھیک ہے پھر پھر کرتے ہیں بات ہاں اوکے اللہ حافظ
ڈاکٹر